و کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسی ہیں
بس میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں خیریت اللہ کا شکر ہے آپ اور سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں بس شکر سب ٹھیک ہے اور بتائیے بس ابھی چائے وائے بھی اب بیٹھی تھی
جی جی بالکل شکریہ ہم بھی ابھی آفس آ کے بیٹھے تو سوچا آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے جائے
اچھا ٹھیک ہمیں یہاں چھٹی تھی آپ کو نہیں تھی
نہیں نہیں ہماری نہیں تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی جی بالکل
اور بتائیے چائے وغیرہ پی آپ نے
ہاں بس پیلی آج تو میں تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی کیوںک کہ مجھے ڈاکٹر نے تھوڑا سا بولا ہے سیر وغیرہ کرنے کے لیے صبح صبح تازی ہوا کے لیے تو میں صبح پانچ بجے اٹھ گئی تھی
ٹھیک ٹھیک
اشء اللہ سے میں نے اپ نے اندر کافی ززار دیکھا ہے ابھی میں ایک ہفتے سے شروعات کی ہے میں نے کیونکہ میرے کمر میں بہت درد ہ ہات پیروں میں تو جب سے میں نے تھوڑی سیر وغیرہ کرنی شروع کی تو ماشاء اللہ بہت صحت میں بدلاؤ آیا ہےیرے
ٹھیک ٹھیک چلو یہ تو پھر اچھی بات ہے اور صبح جو سیر کر کے ہیں نا مطلب ورزش وغیرہ ا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو مطلب وہ بہت صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ صحت کے حساب سے ٹھیک ہو یا نہ ہو صبح کی سیر اور صبح کی جو ورزش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے
جی بالکل دشرمایا وہی ہے نا اگر ہم صبح اپنی اٹھنے کی عادت بنا لیتے تو ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے
جی جی بالکل اور ہر کوئی کام وقت پہ خر
برکٹ پہ ختم ہو جاتا ہے ہاں جی بالکل بالکل در فرم آیا اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ صرف ہم لیٹ روٹتے ہیں نا تو پھر ہمارے شریر میں ہر کام دیر میں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے پھر ہم بالکل وہ کہتے ہیں نا آلس
ہاں جی ہاں جی
آلس پیدا ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں چلو ایک گھنٹے بعات کر لیں گے اس کام کو
جی جی صبح جلدی اٹھنا ایک بہت اچھی عادت ہے مطلب اسے انسان کو بہت فائدے ملتے صحت بڑھتی ہے اور روزمرہ زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے
جی جی بالکل اور جب ہم صبح اپنے سیر پہ نکلتے ہیں تو اپنے ہاتھ پیر کھولتے ہیں جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں تازی ہوا ٹھنڈی ہوا لگتی ہے چڑیا چھنچھاتی ہے تو موسم سے بھی کافی اثر پڑتا ہے
جی بالکل صحیح بتایا آپ نے صبح جلدی اٹھنے سے جسم بھی تازہ اور توانا رہتا ہے اور صبح کی ہوا صاف ہوتی ہے تو جو صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے
جی بالکل بالکل دیکھو نا ڈاکٹر ہم کبھی بھی جاتے ہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہیں تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہو پانی پیو جتنا ہو سکتا ہے اوپر سے آپ ایکسرسائز کرو یا پارک وغیرہ صبح جایا کرو کیونکہ صبح کی تازی ہوا بہت ضروری ہے
بالکل بالکل صبح جلدی اٹھنے سے جسم جسم بھی تازہ اور تنا رہتا ہے اور صبح کے کے وقت دماغ بھی پرسکون ہوتا ہے اس لیے پڑھائی یا کوئی بھی کام جو اگر ہوگا تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ آتا اور
ہاں جی جی بالکل بالکل یہ بھی میرے مطلب کچھ ٹائم پہلے بھی میرے ایگزام تھا تو میں آفس میں پورے دن بزی رہتی ہوں مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں نے اپنا منصوبہ بنایا کہ میں صبح صبح اٹھوں گی اپنا ایک دو گھنٹے میں جو بھی پلان ہے اس حساب سے اپنی تیاری کرنی تو ماشاء اللہ جو بھی میں پڑھتی ہوں وہ ایک دم ذہن میں سیٹ ہو جاتا ہے کیکہ صبح کے ٹائم ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا کہیں کا شور نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو ساری چیزیں طریقے سے چل جھ
جی بالکل بالکل جلدی اٹھنے جو بھی انسان جد اٹھتا ہے اپنے کام وقت
وقت پہ مکمل کرتا ہے ہاں جی ہاں جی بالکل ا وہی ہے کہ مکمل کرنے کے طریقے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے اس یہ گھنٹہ اس لیے ہے اس گھنٹے میں ہمیں یہ کرنا ہے تو ہر ہر وقت کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور اسی حساب سے ہمارے کام ہوتے ہیں
جی بالکل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں نا دن بھر زیادہ متحرک اور خوش مزاج رہتے ہیں مطلب اکثر کامیاب لوگوں کہ اگر آپ اسٹوری سنو گے وہ بھی بولتے ہیں ہماری یااد آتی ہے ہم صبح چار بجے اٹھتے تھے پانچ بجے اٹھتے تھے
ہاں ہاں ہاں اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا بڑے بزرگ صبح ہی اٹھ جاتے تھے کہ ان کی صحت میں تندرستی اور ماشاء اللہ طاقت رہتی تھی ان کے اندر وہ کچھ بھی کام کرتے تھے نا آج ہم ایک کام کریں گے تو اس میں ہمیں تھکان محسوس ہونے لگتی ہے ل لن ان سے ہم وہی چار کام بھی کرا لیں گے نا تو کبھی یوں نہیں بولیں گے کہ ہمیں تھکان ہونی ہے
جی بالکل بالکل صبح کے وقت ماحول بھی خوش ہوتا ہے
ہاں بالک بالکل
ہاں جی ہاں جی مطلب جلدی اٹھنے سے انسان کو اپنے تمام کام وقت پر کرنے کا موقع ملتا ہے جلدی میں کام خراب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور جو دیر تک سوتے ہیں نا جس میں سستی آتی ہے جب کسی صبح جلدی اٹھنے سے انسان چاک و چوبند رہتا ہے
جی جی بالکل وہ جسمانی اور روحانی جو سکون ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے دین میں کیا ہے دنیا میں کیا ہے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا ہمیں
جی بالکل بالکل صبح جلدی اٹھنا ضرور صرف ایک عادت نہیں ہے بلکہ کامیابی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے اگر انسان یہ عادت اپنانے تو صحت مند مناظم اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے مطلب کہ مطلب کہ اتنی اچھی عادت ہے نا مطلب ایک مطلب تندرست انسان کے لیے مطلب اس سے صحت اب بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے اور ہر کام وقت پہ ختم ہو جائے گا
جی بالکل درست فرمایا آپ نے وہی ہے دیکھو اگر ہم گھر سے اپنے ماحول اچھا پیدا کریں گے صبح اٹھنے کا تو اس سے ہمارے بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے
ہاں جی بالکل بالکل تو یہ جو صبح اٹھنے کی عادت ہے نا یہ ایک اتنی اچھی عادت ہے نا مطلب اگر انسان کوئی بھی عادت اپنائے گا لیکن جو سب سے بہترین عادت ہے نا وہ ہے یہی صبح جلدی سب سے پہلے صبح جلدی اٹھنے سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے صبح کے وقت ہوا بہت صاف اور تازہ ہو ہے جو فھیفڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا جسم میں تازگی آتی ہے اور انسان خود کو ہلکا اور طاقت پر محسوس کرتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں دوائیوں سے بچنا ہے مختلف دوائیوں سے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹائم پہ اپنا اٹھیں اور اپنا سیر کریں تھوڑی بہت د زیادہ دیر نہیں کر سکتے اپنا دس پندرہ منٹ خود کو دے کیونکہ اپنے شریر کو سوستھ رکھنا اپنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے
جی بالکل بالکل اور صبح مجھے لگتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی کہ ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے صبح کا ماحول بہت خوبصور سورت اور پرسکون ہوتا ہے پرندوں کی آواز سورج کی پہلی کرنیں اور ٹھنڈی ہوا انسان کے دل کو خوشی دیتی ہے اس لیے انسان کے اندر مثبت سونچ پیدا ہوتی ہے اور پورا دن اچھا گزرتا ہے اور پورے دن انسان نہا وہ خوش خوش فیل
بالکل بالکل بالکل فمایا وہی ہے دیکھو جب ہم محسوس کرتے ہیں باہر نکل کے جب ہم اپنا منصوبہ بناتے ہیں تو ہر ایک چیز پہ ہمارا اثر ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے شریر میں دکھتا بھی ہے
جی بالکل بالکل تو یہ عادت انسان میں نا وہ نظم و نسبت اور ذمہ داری پیدا کرتی ہے دنیا کے اکثر کامیاب لوگ اگر ہم دیکھیے صبح جلدی اٹھتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ کامیابی محنت اور اچا اچھے معمولات سے حاصل ہوتے ہے اگر ہاں جی تو مجھے لگتا ہے یہ ایک اتنی اچھی عادت ہے کہ یہ ہمیں صحت مند بناتی ہے وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہیں اور زندگی میں کامیابی کے راستے کھولتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ صبح جلدی اٹھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں
بالکل بالکل دیکھو اگر ہم شروعات سے ہی اچھی آدت سے پائدا کریں گے اچھے اخلاق بنائیں گے اپنے تو آگے آنے والے مستقبل میں ہمیں کسی پریشانیوں کا کسی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہمیں ہر ایک چیز مکمل طریقے سے کرنے کا احساس ہوگا کہ ہاں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں ہم کسی بھی بھروسے پ نہیں ہیں
اور جیسے آج کل آج کے ٹائم پہ ہم اپنی آدر ڈیولپ کریں گے کل کو ہم لوگوں کے جو بچے ہوں گے
جی جی بالکل بالکل درمایا وہی ہے نا دیکھو جو ہم کریں گے وہی ہمارے آنے والے کل پہ ہمارے بچوں پہ ہمارے ساتھ جاب بھی رہتے ان پہ اس کا ضرور اثر
جی بالکل بالکل اور ایک عورت کی جو یہ ہوتی ہے کیا بولتے اس کو مطلب طور طریقہ ہوتا ہے وہی کل کو اس کے فیوچر جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو بچوں پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے تا ہے
ہاں اور ہر عورت کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ تو آنے والے کلم میں بہت سارے ایسے چینجز بدلاؤ آتے ہیں جس کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کو اس سے لڑنے کے لیے تو اپنے آپ کو بالکل صحت مند تندرست رکھنا ضروری ہے
ہاں اور ایک عورت کی لائف میں اتنی ساری پرابلمس پریشانیاں ہوتی ہے تو اگر اس کا صحت بھی گر گیا تو تو وہ ان چیزوں سے پھر کیسے لڑے اس لیے سب سے پہلی پریورٹی ہمارا صحت ہونی چاہیے تو مجھے لگتا ہے یہ مطلب یہ جو دنیا کی جو بہت سے کامیاب لوگ جیسے سائنسدان رہنما کھلاڑی اور بڑے کاروباری افراد ہیں وہ بھی مطلب ان کی بھی یہی یادت آ دیں ہوگی کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں
جی انہیں کا یہی منش صوبہ تھا تبھی تو انہوں نے کامیابی کی سیڑھی کچھ کووائے
بالکل بالکل کام میں بھی صرف محنت سے نہیں بلکہ اچھی عادتوں سے بھی حاصل ہوتی اور صبح جلدی اٹھنا انہیں بہترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے
بالکل بالکل
صبح جلدی اٹھنا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو صحت خوشی کامیابی اور سکون عطا کر ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیر تک سونے کی عادت چھوڑ کر صبح جلدی اٹھنے کی
بالکل بالکل درست سرمایا اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھا سکیں
اپنے ہیں ان کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو
جی جی بالکل بالکل چلو ماشاء اللہ م آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شر کریں گے اس موووں کے بعد
جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ